لیکم ہلو
ہیلو
السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام کیا حال ہے جی آپ ٹھیک ہو اچھے سے اس سے پہلے کیوں نہیں فون اٹھایا
میں نے تو اٹھایا تھا یہ تو کٹ گیا
اچھا اٹھاتی ہی کٹ گیا
ہاں اٹھایا میں نے کاٹ گیا اس لیے میں نے کولیکھ نا واپس کر کو آگ
ہوں آپ ٹھیک ہو ائے ٹیوشن
ہاں میں آپ ٹھیک ہوں
بس ہاں ان کو پھر سے چھٹیاں ہو گئی
ہاں میں ابھی پڑھ رہا تھا اپس جانا ہے منڈے سے
اب منڈے سے جانا ہے اب سہلاب کی چھٹی ہے اب
ہاں ماما بھی مجھے وہی بول رہی تھی یہ گرمیوں کی نہیں ہوگی سیلاب کہیں کی علاقوں سے آیا ہوگا
ہوں اسی لیے چھٹیاں ہے وہاں سے مت پانی وانی آیا کچھ
نہ نہ یہاں سے نہیں
چلو آپ کو مت زکام ہے
ائے ہائے ہائے کب
ایسا کل سے ہو گیا تھا
ہائے ہائے اپ کیا کیا
اب دوائی کھایا اس لیے ٹھنڈا پانی پینے سے ہوگا
ہاں اصل میں گرمی بہت زیادہ
ہاں میں آتا تھا وہاں سے ٹیوشن سے پڑھ کے تو پہلے ٹھنڈا پانی پیتا تھا فریج سے نکال کے
وہی اسی سے ہو گیا اور فائقہ ٹھیک ہے مما ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک دیدی ٹھیک ہے
اچھے سے اور آپ سناؤ کیا کر رہے تھے
بس میں ابھی کیا سمجھتی تھی سے بات
اچھا اچھا وہ کیا کر رہی تھی
وہ بھی اب کھانا کھانے کی تیاری کر رہے تھے
اچھا اچھا ہاں میری بھی اس سے دن میں بات ہوئی تو پھر نہیں ہوئی تب سے
ہوں
اور سنا باقی سب کیسا چل رہا ہے پڑھائی کہاں پہنچی آپ کچھ چھٹیاں وٹیا نہیں ہے فی الحال اب کچھ بھی
نہ ٹیوشن میں تو نہیں ہے اسکول میں لیکن ہو گئی
ہاں اسکول میں تو ہو گئی
اگر چھٹی نہیں ہوتی ورنہ ہمیں منڈے سے یہ تھے مطلب امتحان تھے
اچھا
بورڈ سے پہلے والی لیکن اب ہوگی نا چھٹیاں اب شاید اگلے ہفتے سے کرے گی پھر سے شروع
چلو اچھا ہے ٹیوشن اپنے ٹائم پہ جاتے ہو ت
ہاں ٹیوشن جاتا ہو اپنے ٹائم پہ
ہمم چلو اچھا ہے اور سناو کیسا چل رہا ہے ابھی تو ویسے ٹھنڈی بھی ہو رہی ہے
ہاں اب ہو گیا تھوڑا سا موسم ٹھیک ہو گیا اتنی بھی گرمی نہیں ہے اب
چلو اچھی بات ہے اور سناؤ باقی سب ٹھیک ٹھاک اچھے سے
ہاں بس ٹھیک عسمہ استاد کیا کر رہے
وہ بس کھیل رہے تھے ابھی انہوں نے بھی کیا ہمم ڈنر کیا تو اب گئے وہ کھیل
اپ نے کھائے کھانا
ہاں ہم نے بھی کھایا ابھی کھایا ہم نے سب نے نہیں کھایا ابھی تو آدے ادھر ہے نہیں آدے ادھر ادھر ہے تو اس وجہ سے ہم نے صرف کھایا اور بتاؤ کیا خاص نیا تازہ بولو کچھ
ہمم سب ٹھیک آپ گئی تھی آج آفس
نہیں میں آج گھر پہ ہی تھی بچے ہوتے ہیں نا اب گھر پہ اس وجہ سے میں تھوڑا اوائڈ ہی کرتی ہوں اور میں نے چھٹی ہی رکھی تھی تو میں نے وہی وہی نا میں نے سوچا تھا اپ کل کا دن ہے پرسوں سے انشاء اللہ ان کو اسکول جانا ہوگا میں تیاری کر کے رکھی تھی آپ جب میسیج آئی تو میں نے چلو یہ بھی ٹھیک ہی ہے ویسے اچھا ہی کیا کہ پتاہ نہیں بارش ہوت تی زیادہ
ہاں پت دکھا بھی رہا ابھی بارش ہوگی کل پرسو اور
ہاں آج بھی تو پورے دما وہاں سے بھی باہر تو آیا تھا دکانداروں کے اندر
ہاں میں دیکھ رہا تھا وہاں سے فون پہ میں نے دیکھا تھا
ہمم بہت پانی آیا تھا لیکن یہاں اس وجہ سے پانی آتا ہے کیونکہ ڈرینیج سسٹم فیل ہے اس وجہ سے کا پانی نکل کے اوپر آ جاتا ہے ان کو بلاک ہو جاتا ہے وہ پانی اوپر آتا ہے ورنہ اللہ نہ کرے وه والا سے تالاب نہیں تھا وہ وہ وہی ڈرین کا پانی
رہنا والی سے آیا تھا جے وی سی ہاسپٹل سے آیا تھا
اور کیا بہت سارے گھروں میں غصہ ہے گنی خن میں تو دکانوں کہ اندر غسا ہے پانی بہت نقصان ہو گیا وہاں ا دکانوں کے اندر اور وہاں سے یہ نقصان بہت ہوا ہے گنیکھن وغیرہ میں کیا کر سکتے ہیں
انکے ہو گئے سا واپس ہو گی اسٹاٹ بچش
ہمم پھر سے ہو گئی دن میں بھی پوری پورے دن چل رہے تھے بارے
ٹ بیٹھونا ہاں ٹین پہ ہوتا نا ٹپ ٹپ ٹپ ہوگئی واپس ہوگئی اسٹارٹ
چلو کیا
سیلاب کا بھی خطرہ ہے نا بول رہے تھے اگر ایسے ہی نہیں تو پھر آ سکتا ہے واپس پچھلے سال کی طرح جیسے ہو گیا تھا
ہاں
ہوں
اللہ رحم ہی کرنا چاہیے انشاء اللہ رحم ہی کرے گا
ہوں
کیا کر سکتے ہیں اور بتاؤ آپ باقی کیا حال چال باقی سب ٹھیک اچھے سے
ہوں بس ٹھیک آپ پھر بلی آ گئی واپس آپ کو پھر سےتنا ہو میں رہنا تھا آپ
اور کیا چلو اب اچھا ہے تھوڑا بھائی یہ لوگ اصل میں بور ہو گئے وہاں
اچھا
یہاں ہے نا تو بھی باقی بچے بھی یہ لوگ کھیلتے ہیں ہاں وہ گئے نہیں وہ گئی گھر اس بچاری کو بھی پتا تھی نا پرسوں سے جانا ہے اب سکول وه گئی تھی کل گھر اب باقی ہے نا تو بھی ایمن عائشہ وہ لوگ وہاں ممی کے پاس بہت یہ ہو جاتے یا تو وہ ٹی وی دیکھتے تھے یا جھگڑا دونوں میں سے ایک کام ان کو ہوتا تھا
ہوں ہوں
تب سے تو بھی یہاں آئے تب سے ٹی وی کام دیکھتے ہیں اور کھیلتے بھی ہیں تھوڑا بہت
ٹھیک ٹھیک
اس وجہ سے میں نے سوچا کہ میں نے
یا پھر اپنا یہ ہفتے سے ہو جائے گے واپس بند پھر اسکول کے ساتھ
بیچارے پھر یہ آتے ہیں تین چار بجے پھر ان کو اتنی انرجی نہیں ہوتی ہے کہ یہ پھر کے ہاں وہ اب جاتی نا ار پی ہوں
ٹھیک
دونوں جاتے ہیں وہ دونوں بہنیں وہ ابھی نرسری میں ہیں تو وہ چڑھی شاید فرسٹ میں ایمان ہوں اور سناو آپ باقی آپ کے دوست وغیرہ سب ٹھیک ہے پڑھائی کیسی چل رہی ہے آپ کی
پڑھائی ٹھیک چلتی ہے
اور سناؤ اور کیا کر رہے ہو آپ
بس میں ابھی اب ٹیوشن سے آ کے کرتا ہوں پھر میں ریسٹ ج فی الحال میں لیٹ کرتا ہوں سٹارٹ پڑھنا
چلو اچھا کرتے تو اب آلو بالو یا کچھ انڈا ونڈا بنانا تھا ٹیکھا ٹیکھا
ہاں میں نے رات کو بنا تھا ماما نے آپ شام کو بھی مطل
ہاں تھوڑا ٹیکھا بہت ٹیکھا کھاؤ اس سے زکام ٹھیک ہو ہو جائے گا اور ناک میں اگر نمک والا پانی ڈالو گے نا اس سے بھی فرق ہو جائے گی دوائی سے اسی سے فرق ہو جائے
پھر سر میں ہو جاتا ہے بہت درد جس کی وجہ سے
وہی نا اگر نمک والا پانی ڈالو گے نا تو اس سے ٹھیک ہو جائے گا مگر تھوڑا گرم مطلب زیادہ گرم بھی نہیں تھوڑا سا ہی گرم بس ناک میں ایک دو ڈراپ ایک دو ڈراپ ڈالو لیٹ کے رہو پھر پانچ دس منٹ میں آپ دیکھو کتنا کتنا
ٹائم سمجھ نہیں آتا مجھے کیوں کہ مجھے تو عادت تھی ٹھنڈا پانی پینے کی
اصل میں نہیں موسم چینج ہو گیا نا پرسوں سے تھوڑا سا تھوڑی سی ٹھنڈ بھی ہے مطلب فین آن کرنے کی ضورت نہیں پڑتی ہے اب ہمیشہ سے اسی وجہ سے اسی وجہ سے آپ کو زکام ہوا ہوگا ورنہ زکام نہیں ہوتا ہاں ہمم کیا کر سکتے ہیں اور بتاؤ باقی سب ٹھیک اچھے سے ہے نا بس ابھی ہم بیٹھے ہی تھے میں کہا نا بچے اندر کھیل رہے تھے تو ہم برتن ورتن اٹھا رہے تھے فی الحال بیٹھے ہے ہمم
ہوں
اور بتاؤ آپ اور کیا حال چال
بس اوکے ٹھیک ہاں شکر ہاں وہ بھی ٹھیک
چلو اچھی بات ہے وہ مت آئے تھے سورا والے وہ لوگ ٹھیک ہے
ہاں نہ فون کرتے ہے مما کو شاید
ہاں ٹھیک ہے وہ لوگ ان کے بچے ٹھیک ہے وہ بھی تانگ آ گئے ہوں گے بچوں کی چھٹیاں ختم نہیں ہو رہی وہ تو زیادہ ہی تانگ آتی ہے ہاں وہی نا وہ کہہ رہے ہوں گی کیا ہو گیا
ہوگا وہ متا جاتا ہے بھی
نہیں وہ چھوٹا چلو اپ تو بھی ایک تو جاتا ہوگا وہ لوگ
لیکن وہ جاتا ہے نا شاید یہ بھی ٹیوشن پڑھنے بھی جاتا ہے مددھر ہاں ہاں وہی نا جہاں پہ ان کو ہمسائے
ہاں ہاں ہاں چلو تو بھی ایک ڈیڑھ گھنٹہ وہاں بند ہوتا ہوگا بچارا وہ
وہ بھی گیا تھا ویسے پرسو نہیں پرسو نہیں بہت دن ہو گے ننی حال میں وہ بھی تھا
اچھا اچھا کہاں گئے تھے
ننیحال نا اپنے ہاں نہیں اسی ٹائم شاید اپ کو پتا ہے
اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک وہ ابھی وہی ہے کیا ائے ہیں وا
نہیں نہیں ائے
اچھا ہاں ان کو بھی پتا ہوتی نا اسکول جانا ہے
ہاں ویسے وہ نہیں بیٹھتی نہیں زیادہ دیر وه
اچھا اچھا چلو اچھی بات ہے
ہاں
اور بتاؤ باقی سب کیا حال چال باقی سب ٹھیک ہے نا اچھے سے آپ لوگوں نے کیا پکایا تھا آج سالن
ہمیں تھا مما نے پکایا تھا ٹماٹر اور انڈا
ہائے ہائے ہائے ہائے ویسے آپ کو ٹماٹر پسند نہیں ہے مات ہاں
ہوں ہاں مما نے کیا اند انڈا تو کیا ممی
اچھا ٹیکا ٹیکا کھاؤ اور فرق کچھ اب وه فائقہ کو نہیں لگنا چاہیے پھر اس کو بڑا ضاب
ہاں اس کو یہ زیادہ ہوتا ہے پھر اس کو برداشت نہیں نا وہ کرتی پھر وہ یہ
ہوں کیا کر سکتے ہیں اور بت تو باقی سناؤ اور اور بسؤ کچھ نا تھا کل جانا ہے ٹیوشن
ہاں تو ہمیں سنڈے بھی میں پچھلی سنڈے بھی گیا تھا اب اس سنڈے ہے اس سنڈے ایگزام ہے
پچھلے سنڈے کیوں گئے تھے آپ کو تو آف اچھا اگزام ہوتا ہے اب
اس سنڈے بھی اب ایگزام ہے
مطلب آپ کو پھر کوئی دن چھٹ ٹی نی ملے
نہ نہیں ان دو دو سنڈے میں کنٹینیو جا رہا ہوں
اچھا اچھا چلو اچھا ہے
تھوڑا سا سلیبس کمپلیٹ کرنا ہے نا
ہاں یہ سلیبس کم فرق دیں گے نا ایک مہینہ ہاں وہی وہی چلو اچھا ہے
یہاں سے بولے ففٹین اک اکٹوبر کے بعد ہوگئے شروع بورڈ کے امتحان
اچھا
وہ ٹویلتھ ہوتے ہیں نا پہلے ہی الیونتھ کو تو بھی بعد میں ہوتے ہیں دس پندرہ دن کے بعد
مما ہوں ہوں چلو کوئی بات نہیں میں دیکھتی ہوں اچھا اچھا چلو ٹھیک چلو اللہ کامیاب کرے سب کو
ہاں وہ ک ٹھیک
ہوں ہوں
ہاں بس باقی ٹھیک
چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو انشاء اللہ میں کرتی ہوں فون آپ کو
چلو ٹھیک ہے
ہوں مجھے بولو آپ کتنے بجے جاتے ہو یہاں یہ نا ٹیوشن تین بجے ہے تین بجے تک گھر پہ ہی ہوتے ہو
تین میں بجے میں گھر پہ تھا
چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے چلو چلو بیٹھو والا کیا بولے ہاں اوکے ج